السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام بھائی جان
ہاں بھائی جان سب خیریت سے ہو
بس خیریت ہے امید ہے آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے
جی بھائی جان اللہ کا کرم ہے
اچھا اور بھائی جان آج کا دن کیسا گزر گا ہے
الحمد للہ بہت اچھا گزر رہا ہے آپ کا کیسا گزر رہا ہے
میرا آج کا دن بھی ٹھیک ہی گزر گئے آج موسم بھی کافی اچھا ہے
جی بھائی جان
ہاں آپ بتائیے آپ نے آج کیا کیا
جی بھائی جان بس آج تو نماز وماز پڑھی ہیں تھوڑی بہت قرآن پڑھنی ہیں پھر اس کے بعد کھانا وانا کھائے ہیں
اچھا اور بھائی جان آج کل پڑھائی اور کام کیسا چل رہا ہے
پڑھائی وڑھائی بھی اچھی چل رہی ہے کام بھی اچھا چل رہا ہے آپ کا کیسا چل رہا ہے
بس میرے یہاں تو سب خیریت ھے
جی
فرصت ملتی ہی میں کرکٹ وغیرہ بھی دیکھ لیتا ہوں اور آپ اور موبائل پر ویڈیوز بھی دیکھ لیتا ہوں
جی بھائی جان موبائل سے یاد آیا آپ کے حساب سے سوشل میڈیا کے فائدے بتا سکتے ہیں آپ
میرے حساب سے تو سوشل میڈیا کے فائدے بہت سارے ہیں آپ دیکھے یہ کہ پہلے کے زمانے میں اگر ہمیں کسی کو کچھ بتانا ہوگا تو ہم چٹھی لکھتے تھے
چٹی لکھتے تھے خط
میں کم سے کم دو تین دن لگ جاتے تھے اور آج ہم وہی میسج ایک یا دو سیکنٹ میں پہنچا سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں اور مطلب کچھ
کہ اپنوں کے بیچ کی دوریاں کم ہو گئی
بہت کم ہو گئی اپنوں کے بیچ کی دوریاں کم بھی ہو گئی لیکن اپنوں کے بیچ کی دوریاں بڑھ بھی گئی ہیں آپ دیکھیں گے اگر پریوار میں چھ یا سات لوگ بیٹھے ہوں گے
جی
امی ابو بچے تو سب اپنے اپنے فون پہ بزی ہوں گے ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے تو یہ چیز یہ چیزیں غلط بھی ہیں مطلب کچھ چیزیں نقصان دہ بھی ہیں سوشل میڈیا کی لیکن ہم فائدے کی بات کریں گے پہلے فائدہ ہمارا یہ ہے کہ کہیں پہ کچھ حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت جلدی پتا لگ جاتا ہے
جلدی سے معلومات ہو جاتی ہیں
معلومات اور اگر آپ دیکھ س ہیں کہ موسم کی ایڈوائزری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ حادثہ ہونے والا ہوگا جیسے اس کو اس کا بھی ہمیں پہلے ہی پتا لگ جائے گا اور ہم کیا بولتے ہیں پہلے سے ہی
وہ آ س ہے جی
اس خطرے کے لیے اور ہم اس خطرے سے بچنے کے لیے پہلے سے مطلب سب کچھ ہ یہ جگاڑ کر کے رکھیں گے انتظامات کر لیتے ہیں بالکل بالکل بھائی جان بالکل
جی اور بھائی جان
سوشل میڈیا کی فائدے مند ہے ہیں
جی فائی سو سوشل میڈیا پر ہم کم پیسوں میں اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں
بالکل پڑھائی اور روزمرہ ان کی مطلب جو چیزیں ہم ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں
سیکھ سکتے ہیں
بالکل آج کل تو میری پڑھائی ٹھیک ہی چل رہی ہے لیکن میں روز وقت نکال کر سوشل میڈیا سے بھی پڑھ لیتا ہوں
جی
جب پڑھائی سے فرصت ملتی ہے تو موبائل چلاتا ہوں ہ یا دوستوں کے ساتھ بات کر لیتا ہوں تاکہ مطلب مائنڈ تھوڑا فریش ہو جائے وہ بھی ایک سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ آپ کی پڑھائی یا کام کیسا چل رہا ہے
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان میرا تو اچھا چل رہا ہے سب
اچھا کیا آپ روز بزی رہتے ہو سوشل میڈیا پ کہ یا تھوڑا آرام سے
جی نہیں میں سوشل میڈیا کوریے میںے جو انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے کام میں یوز کرتا ہوں
بالکل بھائی جان بالکل بس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر رہو
اس کا مناسب مناسب اپیوگ کرتا ہوں بس
بالکل بھائی جان بالکل بہت صحیح کرتے ہیں آپ تاکہ آپ کی زندگی سار جائے
گویا کے اسٹڈی کرنا گویا کے پٹائی اور تھوڑا کچھ کام کی چیزیں دیکھنا حدیث قرآن کے بارے میں جاننا نماز کے طریقے کے بارے میں جاننا
اچھا اچھا بالکل بھائی جان سم بالکل بھائی جان میں بھی یہے ہی کرتا ہوں اور بھائی جان آپ کو کرکٹ دیکھنا پسند ہے
جی بھائی جان مجھے کوئی اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں رہا تھاب
کرکٹ میں
جی بائی گان
بھائی جان میرے کو تو کرکٹ دیکھنا بہت پسند ہے انڈیا کے میچز تو میں اکثر دیکھتا ہوں
تو اب سوشل میڈیا کے فائدے ہو گئے اب اس کے نقصان بتا سکتے ہو آپ
سوشل میڈیا کے نقصان یہی ہے کہ اگر آپ مطلب جیسے آپ دیکھو گے کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ اگر پریوار میں کچھ مطلب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے ہمارے بزرگ بیٹے ہوں گے ہم ان سے بات نہیں کریں گے ہم سوشل میڈیا پہ مطلب بزی رہتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے زندگی دیکھی ہے انہوں نے جو زندگی جی ہے اس زندگی میں انہوں نے بہت تعلیم حاصل کی ہے بہت کچھ سکھاائے
ج جی بھائی جان صحیح بات ہے
وہ بتانا چاہتے ہیں ہم کو وہ بتاتے ہیں لیکن ہمارا دھیان ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم ریلس دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ ریلس دیکھ کے مزہ آتا ہے تو مزے کے لیے ہم جو اپنی مطلب ہماری زندگی میں جو آ مطلب فا ئدے مند آنے والی تعلیم ہوتی ہے اس کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں
شکرات
وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں ہم کس کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر ہم اور نقصان کی بات کریں تو ہم اسکرین ٹائم آپ چیک کریں گے کم سے کم تین تین کیا پانچ چھ گھنٹے تو کری ہوتے ہی ہوتے ہیں قریبا
جی
تو اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں ہماری چلو ٹھیک ہے لیکن آج کل مطلب ماں باپ ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایک دو سال کے ایک دو سال کے تو وہ اگر مطلب روتے ہیں تو ان کو وہ ہاتھ میں فون تھما دیتے ہیں بھائی گھس جاؤ آپ سوشل میڈیا میں تو ہو جاؤ اب وہ دو سال کا بچہ چاہے اس کی آنکھیں کتنی نازک ہیں تو اس سے اس سے بھی اس کی آنکھوں کا نقصان ہی ہوتا ہے نا
جی
تو اس لیے سوشل میڈیا کے نقصان تو بہت سارے ہیں گننے بیٹھیں گے آگگر ہم تو بہت سارے نقصان ہیں سوشل میڈیا کے لیکن فائدے بھی بہت زیادہ ہیں
جی سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا گھنٹوں تک اسکول کرنے سے سمے کی بربادی ہوتی ہیں
بالکل بھائی جان سمے کی بہت بربادی ہوتی اس سمے میں اگر ہم اپنی امی ابو کی مطلب مدد کریں گے کھیتی باڑی کسی بھی چیز میں جو ہمار ہم ابو کاختے ہیں کر اس میں ہم ان کی مدد کریں گے تو وہ ہمیں دعائیں دیں گے دعاؤوں کے ساتھ ساتھ ان کا مطلب جو ان کی تھکان جو ہے وہ بھی کم ہوگی اور ان کو جو خوشی ملے گی اس سے اللہ بھی ہم پہ رحم کرے گا
جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے بھائی جان
جی بھائی جان اور بائی جان آپ بتائیے کچھ اس کے بارے میں سوشل میڈیا کے بارے میں
جی ایک اور ورس بہت بائی جان اس کے بہت نقصان ہے جیسے آنکھوں میں آنکھیں خراب ہو جاتی ہے نیلی روشنی سے
ہاں آج کے دور میں تو موبائل فون ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو گیا بن چکا ہے اس کی مدد سے ہم اپنے گھر والوں اور دوستوں سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو فورا کسی کو کال کر سکتے ہیں
جی پر اس میں نا سائبر بولنگ ہوتی ہے آن لائن ابدر باشا اور ٹرور کا شکار ہونا پ سکتا ہے لوگوں کو غلط سوچنا ہے خوائیں جوٹی خبریں ہیں تیزی سے پھیلتی ہے شارییرک آر زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے موٹاپا اور شارییرک بیماری کمر درد ہو سکتی ہے اور انسان اصلی دنیا سے سے دور چلا جاتا ہے دینداری بھول جاتا ہے
بالکل میرے خیال سے میں موبائل ایک بہت اچھی چیز ہے بس ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اگر ہم موبائل اس علم حاصل کرنے نئے اسکل سیکھنے اور نئے وقت ا بہتر ترقی سے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند
ج جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے بھائی جان پر اس سے اس میں نا بہت بار آتم وشواس کی کمی ہو جاتی ہے لوگ ور ل دنیا سے زیادہ اصل زندگی کے رشتوں میں کم روچی لینے لگ جاتے ہیں
بالکل بالکل بھائی جان
اور بار بار فون چیک کرنے کی بیماری لگ جاتی ہے
بالکل ہمیں روز کچھ وقت موبائل سے دور رہ کر اپنی صحت پڑھائی اور گھر والوں پر بھی توجہ دینا چاہیے تاکہ جو وہ ہمیں تعلیم دے سکیں اس کو بھی ہم حاصل کر سکیں
جی
کیونکہ جو ہمارے امی ابو ہمارے بزرگ ہمیں تعلیم دیں گے وہ کوئی سوشل میڈیا ہمیں نہیں دے گی کیونکہ سوشل میڈیا کا کام کیا ہے وہ صحیح چیزیں بھی بتاتی ہے اور غلط چیزیں بھی بتاتی ہے
جی
اور ہم ہمارے امی ابو جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اپنے بچے کو کبھی غط چیز نہیں س
نہیں سکھائیں گے سوشل میڈیا سے اچھے ہمارے امی ابو ہیں جو ہمیں اچھی تعلیم دیتے ہیں
کیونکہ وہ اپنے بچے کو کبھی غلط تعلیم نہیں دیں گے وہ اگر ہو سکے تو کوشش کریں گے کہ وہ غلط تعلیم سے دور رہے
دور رہے
ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا اور آپ نے مجھے بہت اچھی اچھی جانکاری بتائی
جی بالکل بالکل بھائی جان میرے کو بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا امید ہے کیا ہم جلد ملیں گے
جی گھر پہ سب امی ابو کو سلام کرنا خداپ
خدا حافظ خدا حافظ بائی جان
جی